وہم
کیا حال چال ہے کیا کھیریے تھے بڑے بھائی
سر الحمد للہ آپ نے بتائیے
میرا بھی آپ لوگوں کی دعا سے ٹھیکے ہے
ہاں
لیکن آپوگ چاہتے ہیں کہاں کہ ہم ٹھیک رہے ہیں سر
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے
آپ تو آج کل دھیر دور رہے ہیں کان منے اورنگ آباد کہنے تو رہے ہیں آپ ابے میں آپ کا تو ارے کا تو آپ اھی سدرا کو اکرا سے چیٹ کیے ہیں
نہیں ایسا کچھ ہے نہیں
ارے تو ہم بھی مزاق ہی کر رہے ہیں آپ ا تو سیریس کیوں لے رہے ہیں
جی جی
اچھا سنی نا ایک بات آپ سے پوچھنا تھا
ہاں ہاں ہاں
کہ آپ کا تو محرم میں خوب یا علی یا حسین یا علی یاحسین کرتے ہیں ڈی جے کے اھی
نہیں ہم تو ہم تو یہ سب نہیں کرتے ہیں
ارے یہ سب جو کرتا ہے وہ جہن نمی ہوتا ہےپ کیوں یہ سب کیجیےا
جی جی
آپ اس سب سے دور رہیے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ڈی جے کی ڈی جے تو ایک دم بجانا ہی نہیں چاہیےپ ڈی جے کے پیھے تھے ہم دیکھے تھےپ کو محرم میں ہم ہم بھی میں ڈالٹیں گ نہیں آئے تھے
ہاں
ہم بھی ڈالتے ہیں جات تھے آپ کو دیکھے تھ ہیں آپ کا نام التمس ہے نا
ہاں ہاں
تو آپ دیکھیے ہم لوگ کو یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈی جے سے دور رہنا کیس دور رہنا
اچھا تو آپ آپ کیا چ کر رہے تھے وہاں
ارے میرے کو کچھ کام تو ہاسپٹل میں آیا تھا میں جیسے کہ میری بیوی جو ہے نا میری بیوی
اچھا آپ کا شادی ہو کیایا
شادی ہو گیا ہے لوگوں کو بال بچا بھی ہم نے میری بیوی جو ہے نا وہ پریگنٹ تھی تو اس کو ہاسپٹل میں لے کے آ گئے
او
سمجھیں ہیں
ہوں
آپ کو کیا لگا کہ ہم بھی ڈی جے دیکنے آئے ہیں
ہاں
یہ سب سے دور نہیں رہتے ہیں بہت قریب آج دور رہتے ہیں یہ سب
ہوں ہوں ہوں
اور محرم کے پاس محرم پر آپ کوھ بولنا چاہیے گا
محرم میں کیا بولیے اب
یا آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے محرم محرم میں یا اسلام کو کچھ لے کر کے تو آپ میرے سے پوھ سکتے ہیں
نہیں نہیں کچھ ڈاؤٹ نہیں ہے
کچھ پوچھ سکتے ہیں
آپ بتائیے
آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں ابھی تو آپ سے بات ہی کر رہا ہوں اور کیا کروں گا
مطلب کچھ کام وم
نہ بیگڑیا گھومتے اسٹوڈینٹ نہ ہے
اچھا
ہاں ج
اور کہیں گھومنے وومنے جاتے ہیں کہ نہیں
نہیں گھومنے وومنے تو ابھی نہیں گیا ہوں ایسے اگر آپ کچھ اگر آپ اجازت دے تو آپ کو کچھ محرم پہ کچھ امپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا
جی بتائیے
اچھا آپ پہلے یہ بتا سکتے ہیں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں
ج جی نہیں
ہاں
نہیں
آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں
ہوں
کتنی پارہ تک پڑے آپ پڑسی میں کتنا پارا پڑ چکے ہیں
ابھی تو مطلب ہو گیا ہو گا دس مکمل
دس مکمل
ہوں
تو ابھی تک آپ کو اہل بیت کے بارے میں نہیں پتا س ٹیشن
ابھی تو کہیں نہیں جاتے ہیں
آپ پہلا کلمہ مجھے سنا سکتے ہیں
جی جی جی پہلا کللمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب آپ ہم کو اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں
جی نہیں
اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے میں بتاؤں
جی بتائیے
آپ پہلے ہم کو یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی انسان دوسرے مذہب سے مسلم مذہب میں آتا ہے تو اسے سب سے پہلے کلمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے
یہ تو نہیں پم معلوم ہے
کیونکہ دیکھیے کلمہ ایک ایسی چیز ہے نا جس کے وجہ سے ہم لوگ کا ایمان جو ہے برقرار رہتا ہے
سمجھے نا
ہ ہ
کلمہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں
اچھا
سمجھیں
ہاں ہاں
آپ اچھا خالی کر رہے ہیں آپ کچھ بولیے گا آپ کو کچھ جانکاری ہے نہیں
آپ بتائیے نا تو
آپ صرف اورنگ آباد کے چکر میں برباد ہو گئے سمجھے
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے
ایسا ہی بات ہے آپ جب آپ جب محرم کے ڈیجے پر یاحسن یا حسین کر سکتے ہیں تو آپ کلمہ کا ترجمہ کیوں نہیں بتا سکتے ہیں آپ جب محرم کے ڈی جے کے پیٹ آپ گھوم سکتے ہیں تب آپ پانچ وقت کی نماز کیوں نہیں پڑ سکتے ہیں
انشاء اللہ پڑھے پڑھیں گے پڑھیں گے
جب آپ محرم میں گھومنے ج رہے ہیں تب انشاء اللہ نہیں بولے کہ ان شاء اللہ گھیں گے گھیں گے اور ج آپ کو نماز پڑھ کے بع آیاب کریں کہ انشء ال انشاءلہ پڑیں گے ان شاء اللہ کیوں آج سے پڑھیے
ا
سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو
ہاں ہاں
دیکھیے یہ میں آپ کے بھلائی کے لیے بول رہا ہوں اس میں میرا کوئی بھلائی نہیں ہے سمجھیں
جی جی
اسی اسلام کے چلتے جس اسلام کا ہم لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں اسی اسلام کے چلتے محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماشا کربلا میں شہید ہو گئے لیکن آپ کو اس کی کوئی اہمیت پتہ نہیں ہے چھوٹا سا چھ ماہ کا ننا اصغر شہید ہو گیا حضرت قسمحہید ہو گئے حضرت عباس شہید ہو گئے بہت پ ہ رہے شہید ہو گیا ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا
وہ یزید یزید کا اولاد یزید کا باپ کون تھا پت ہے جید کباب ایک صحابہ تھا صحابہ کا مطلب بھی آپ کو پتا نہیں ہوگا کیا آپ مسلمان ہیں سلمان کے نام پر آپ ایک کلم تھا صحابہ کا مطلب پتاہ ہےپ کو صحابہ کیا ہوتا ہے
ہاں با وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے حضور صلی اللہ تع وسلم کو سے ملے ہیں
شحابہ وہ ہوتا ہے ایسے حضور صلی اللہ عیہ وسلمم سے تو بہت سارے کفار بھی ملے ہیں جو مکہ کے کفارات ہے وہ سب بھی حضور صلی ال عیہ وسلم کو دیکھے ہیں تو وہ لگ بھی صحابہ ہے
ہ
شہابہ اے کہتے ہیں جو کہ جو کہ وجور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں پیدا ہوا اور ان کے ساتھ ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ہی گزر گیا اس کو صحابہ کہتے ہیں سمجھیں
اچھا ہاں اور ایک بات پوچھے آپ سے
ہاں پوچھیے
آپ کے پاپا حافظ ہے کیا
یا ہاں میرے پاپا اللہ کرم ش حافظ ال قرآن ہیں
جی تبھی اتنا بیان دے رہے ہیں
نہیں یہ کیا کر سکتا ہ یہ میری عادت ہے ابھی آپ کو اور بیان دینا باقی ہے کہ جس پانی کا آج ہم لوگ اہمیت نہیں کرتے ہیں وہ پانی کی وجہ سے حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ گئے
اچھا
سینا چھلنی چھلنی ہو گیا آپ کو پتا ہے
اپ کو پتہ ہے جی نہیں نہیں ایسا کچھ بات نہیں ہے
ابھی آپ کو برا لگ رہا ہوگا لیکن یہ آ کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں میں
جی جی
سمجھے اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو محمد مصطفی صلی عیہ وسلم کو اچھے طریقے سے جانتے ہو گے نا
جی
تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ ان کی ولادت کب ہوئی تھی ولادت مطلب پیدائش
جی نہیں
بارہ ربیع الاول ہم لوگ کیوں مناتے ہیں
اچھا ہاں
کیوں مناتے ہیں
اس دن ہمار حضور صلی اللہ تعی عیہ وسلم کا ولادت ہوا تھا
ولادت ہوا تھا تو جب ان کی ولادت ہوئی
ہوں
تب آپ بتا سکتے ہیں کہ مکہ ان کا ولادت ہوا کہا تھا یہ بتائیے پہلے
یہ تو نہیں معلوم ہے
مکہ مکہ شریف میں ان کا ولادت ہوا تھا اور مدینہ شریف میں ان کی وہ پردہ کر گئے تھے
جی
سمجے
ہوں ہوں
جب وہ مکہ شریف میں تشریف لائے تب اور کعبہ شریف میں تشریف لائے تب کعبہ کا جو کعبہ کا جو ممبر ہوتا تا ہے وہ جھک کر ان کو سلام کر رہا تھا
اچھا
اور ہمارے نبی اتنے بڑے شان والے ہیں جب ان کو کوئی گرور نہیں تھا تو آج کل کے آدمی ایک لڑکی کے چکر میں اتنا گرور کیوں دکھاتا ہے
جی جی
اور گرور تو گرور اس لڑکی کو چار سال کا جھانسا دے کر کہتا ہے شادی کرو
جی جی
اور وہ تو ٹھیک ہے آج کل کے جو فروٹ والے ہوتے ہیں بیچنے والے جن کا کیلا ایک دم موٹا ایک دم چھوٹا رہتا ہے وہ بھی بہت سارے دام میں بیچتے ہیں
جی جی
سمجھے
ہوں ہوں
آپ سمجھ رہے ہو نا کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں
ہاں ہاں
اور کیا کر سکتے ہیں اسلام برباد ہو رہا ہے اسلام کو پوچھنے کے لیے ہم ان لوگ کو جاگروک ہونا پڑے گا سمجھے بھائی
جی جی
چلیے میں نے تو اتنا اتنا بتا دیا آپ بھی کچھ بتائیے گا
نہیں اور آپ بیان دیجیے تھوڑا آپ کا بیان سننے میں مزہ آ رہا ہے
سننے میں مزہ آ رہا ہے
جی جی
جو سنے وہ مرد نہیں ہے جو کرے وہ مرد ہے
ج
سننے والا تو سالا ہجڑا کہلاتا ہے آپ کو نہیں بول رہا ہوں آپ نے اوپر مت لیجیے گا
جی جی
آپ نے سنا ہوگا کہ جو آدمی ابیکھو میں آپ کو ایک دم ڈیلی لائف کا ایگزامپل د رہا ہوں برا متوے کا جیسے کہ آپ اسکول جے ہو ٹھیک ہے مان لو آپ اسکولاتے ہو بل ہی نہیں جے ہو بات الگ ہے آپ اسکول جاتے ہو ٹھیک ہے اسکول میں انٹر کرتے ہو بینچ پہ بیٹھتے ہو ٹیچر اندر آتا ہے آپ کہتے آرام سے ٹیچر کے لیے کھڑے ہوتے گڈ مارننگ سر ایسے کہتے ہو ٹھیک ہے ٹیچر پڑھانا شروع کرتا ہے ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے آپ پڑھیے گا تب کامیاب ہوگا نہیں پڑھیے گا تو ہیرا بیٹے اور ڈلو کاپ کے اوپر سوٹ کر جائے گا
جی جی
حساب سے ہے کہ آپ سنیے گا کامیاب نہیں ہوگا سن کر اس پہ عمل کیجیے گا وہ کامیاب کرے گا آپ کو چلیے ٹھیک ہے آج کے اتنا کافی ہے
جی
آپ فون چ سکتے ہیں کیونک آپ کو زیادہ کوٹا مے لی ہے
نہیں تھوڑا اور اور دے دیجیے
ا ہو گیا ٹائم تھوڑا میں بھی بزی ہوں بات سمجھا کریے پلیز
اچھا ٹھیک ہے تب
ٹھیک ہے خد حافظسلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہے بائے بائے
بائے بائے